ہیلو اسلا
کیسی ہو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو بس خیریت سے ہے آپ سناؤ
تو آپ کہ بس میں بھی ٹھیک آپ بتاؤ آپ کہاں ہو
اڈا میں بر میں نے سنا اب مریض ہے کس کی مریض ہو آپ
نہیں
ٹھیک میں بھی مریض نہیں ہوں اللہ بچائے
سنا آپ نے
میں نے سنا نہیں میں نے سوچا ایسے آپ کو پوچھ لوں میں کسی کی مریض نہیں ہوں اور میں ہوں ڈاکٹر کے پاس
ہوں ہوں لیکن ساتھ ہے آپ کے ساتھ پالٹن ان کو اس پالٹن کو پتا ہے آپ کیا کر رہی ہو
نہیں ابھی تو نہیں پتہ ہے تو نہ نہ نہ نہیں ہلو نہیں لیکن اب میں میں بولوں گی میں کروں گی نیا اس میں ایڈ تو اس میں کیا ہے ہاں یہ کتنے منٹ سے کال کرنی ہے
دس منٹ
ا ا اب نہی بناؤ گی دوسرا
اچھا ہے
اپنا ہی بناؤں گی دوسرا وہی اس میں درج کروں گی
اچھا اچھا اس میں اس میں ذرا نہ رکے اتی تین سیکنڈ بڑا سا پانڈا ہے تو اس کیا بتاؤ آپ کوں کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے اپ
ہم گئے نا ادری جو آپ کی خالہ کے پاس ہے جو آپ کی خالہ کے پاس ہے ڈاکٹر
اچھا تب لوگ گئے ہو
مجھے بولو اور کون سے نمبر ہاں اور کون سے نمبر درج ہیں اس میں
کچھ نہیں کوئی بات نہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے
نمبرز نہیں ابھی یہ دس منٹ کی ہونی چاہیے نا پوری
بس چپ ہاں ہاں بس بس کوئی بات نہیں یہ ہم بعد میں واٹس ایپ پہ بات کریں گے ٹھیک ہے
ہاں ہاں کوئی بات نہیں
اچھا مجھے بتا اور کیا یونیورسٹی کب جانا ہے تم تو کہہ رہی تھی مجھے
ہاں سوموار سے میرا ایگزام ہے
اچھا ٹھیک آپ باہر کب
آج
اچھا ٹھیک
آج کر جا رہی ہیں کیونکہ پھر ہے نا امتحان ہے پھر دو سیمسٹر میرے ابھی باقی ہے یہ والا اور
اگے کہ نہیں
آپ دیکھوں گی نا پھر کیا کروں گی
کوئی پلان ہوتا ہے نا کہ کیا آگے کیا کروں گی
ایم بی اے دیکھوں گی مت کروں گی
ٹیچر سے کچ
نہیں دیکھوں گے کہاں جاؤں گے
کہا جاؤ گی
ا کسی کالج ہاں دیکھوں گی اگر وہاں ہوا تو وہیں ویسے میں وہی کروں گی مج وہاں حساب کتاب آیا ہے نا آب دیکھو گی کیا کرو گی ابھی پورا نہیں پتا میں تو اس کے بعس سوچ رہی میں سوچ رہی اس کے بعد شادی کر لوں کسی امیر آدمی سے پھر ایش کرو پھر دبئی جاؤں
یہ زیادہ ہاں یہ زیادہ اچھا آپشن ہے بہت ہے یہ زیادہ بہتر ہے اچھا ٹھیک مجھے
عقیل ہاں وہ ادھر ہی ہے
اچھا میں اس ب کو بولنا اگر فیضان پروانہ مجھے اس کو کچھ پوچھنا ہے مجھے نہ لیپ ٹاپ کیمرہ کبھی بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کھلتا ہی نہیں ہے ان کا کیا کروں
منازا بول رہی ہے اگر فیضان بھیا ملا مجھے بولنا اس کو لپ ٹوپ بیٹھ گیا بول رہا ہے ٹھیک ہے
لا بے
وہی نا میں نے بولا اس کو تمہاری بات کرا دے اس سے
وہ کیمرہ کیمرہ بیٹھ کے
میں
تمہیں کون سا لگ مجھے بھی نا لاپ ٹاپ مجھے ہے اس کا نام ایچ پی مجھے ہے ایچ پی لیکن وہ بہت نا رک رک کے چلتا ہے مجھے سمجھ
تو پتہ مج
میں سوچ رہی تھی اب وہ میں بیج دو کس کہ مجھے اور سمجھ لیکن میں سوچ رہیوں میں اپنا والا نا بھیج لوں
میں تو بیچو
وہی اب مجھے اچھا خریدار ملنا چاہیے نا اس کو یہ کیا کر رہا ہے
کٹھو تمہیں کیا کرنا ہے اب نلا لیپ ٹاپ کا خاص کام ہے نہیں تو میں اس پہ تو الیکٹرانکس بڑا فضول ہوتا ہے کیونکہ یہ تم خریدو گی نا اگلے سال اس کی وہ
اب میں سوچی کہ بیج دوں مطلب میں میں لپ ٹاپ
اور کوئی نظ کیا لاپ ٹاپ ہری و ہماری آواز ہی نہیں آرہی ہے ہیلو مجھ اگر تم کچھ بول رہی ہو تو کیا آپ ہیں وہاں پہ کیا آپ کچھ بول سکتی ہے تو بات کرو آ مجھے تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی دیا ہیلو ہیلو مجھ تماری تمہیں میری ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ادیبہ ہیلو ہیلو ہیلو کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی ہے شاید اس کوئی نیٹ ورک ایشو ہوگا مجھے نہیں اری ہے ایسا لگ رہا جسے تم دوسریے طرف ہو مجھے بالکل میری آواز تھوڑی سی بھی نہیں بال لکل بھی اواز تو تک میں بھی کوئی نیٹ ورک ایشو ہوگا یا کیا ہوگا لیکن کیا کہ پتا نہیں کچھ ہے اس کو شاید مسئلے وسلے کچھ ہوں گے نیٹ ورک کا ہے یا کیا ایشو ہے نہیں لکین کلین شاید مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی نہ تمہیں میری آواز آ رہی ہے صحیح بات کری ہ تو آپ اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے ملنے ضرور آنا اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا بائے بائے اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ